وعلیکم السلام دیدی کیسے آپ ٹھیک ہے
الحمد للہ آپ ٹھیک ہو
میں بھی ٹھیک ہوں بس تھوڑی سی طبیعت خراب تھی میری
ہائے ہائے کیا بات ہے
بس آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے نا اس میں ایشو
ہاں ہاں ہاں وہ تو ہے وہ تو ہے
پ سب
شکر الاگا سبھی ٹھیک ہے آپ سناؤ دادو ٹھیک ہے آپ کے
ہاں تھوڑا ٹھیک جی ہے
کیا حالت ہے ان کی آج
بس ویسے ہی کبھی وہ کبھی لیکن اتنے ٹھیک کتنے ہے گ آپ
یک
میں گئی تھی آج اسکول نا بیٹی کے وہاں ٹیچر ان کو پڑا رہا تھا جوائنٹ فیملی اور نیوکلئر فیملی کے بارے میں
اچھا بہت اچھا موضوع ہے
آپ کے ساتھ اسی ٹاپک پہ تھوڑا سا بات کروں
تو ٹھیک ہے نا بہت اچھا مضمون ہے بہت اچھا ٹاپک ہے آپ بتائیے کیا جاننا چاہتی ہیں آپ آپ کو پت ہے ا جووائنٹ فیملی ہمارے کلچر کا ایک اہم حصہ ہے یہ ہماری تہذیب کا ایک اہم حصہ ہے آپ اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتی ہو
میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں یہ چونکہ آپ مجھے سے بڑی ہو میں جاننا چاہتی ہوں اس کے تفضیل میں کہ یہ جوائنٹ فیملی ہوتی کیا ہے
ہ جوائنٹ فیملی ہم اس فیملی کو کہتے ہیں جہاں ایک ہی گھر میں دادا دادی نانا نانی چاچا چاچی ویسے نانا نانی تو اپنے گھر میں تایا تائی ان کے بچے سب مل کر رہتے ہیں یعنی گھر میں کئی لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں اسی اور ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں اسی کو ہم جوائنٹ جوائنٹ فیملی کہتے ہیں
اچھا جی مطلب گھر میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں اسی کو ہم جوائنٹ فیملی
ہاں بالکل گھر جوائنٹ فیملی میں گھر ہمیشہ رونق سے بھرا رہتا ہے ہر وقت کسی کی آواز کسی نہ کسی کی آواز آتی رہتی ہے اور گھر زندہ سا لگتا ہے مطلب گھر میں جان ہے ایسا لگتا ہے ہمیں
فیملی کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں آپ مجھے بتا سکتے
بہت سارے فائدے ہیں میری جان بہت سارے فائدے دیکھو سب سے زیادہ فائدہ یہی ہے کہ فیملی کے جو افراد ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اگر کوئی ایک کسی مشکل میں ہو تو سب مل کر اس کا حل نکل نکالتے ہیں تاکہ وہ ایک جو مشکل پہ بندا پھنسا ہوا ہے وہ دور ہو وہ ٹھیک ہو جائے
اچھا اچھا جیسے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو کیا کرتے ہیں وہ لے
اگر کوئی بیمار پڑتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھال وہ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں اسے ڈاکٹر کے پاس لیتے ہیں اسے پانی پوھتے ہیں کھانا پوچھتے ہیں اسے ٹائم پہ دوائی دیتے ہیں اسے خود جلدی بستر سے اٹھنا نہیں پڑتا اور سارا بوجھ خود پر نہیں پڑتا تو اس کو اس کے یہ فائدے بھی ہے
اچھا یہ تو اچھی بات ہے جوائنٹ فیملی تو پھر بہت اچھی چیز ہوتی
ہاں اور بچوں کی پرورورشا اب اگر دیکھو اب اگر ہم دیکھیں کہ بچوں کی پرورش بھی اچھھی طریقے سے ہوتی ہے دادا دادی یا بڑے بزرگ بچوں کو اچھی باتیں سکھاتے ہیں
اچھا دیدی دادی کی اسٹوری بھی سنان سننے کو ملتی ہوگی پھر جوائنٹ فیملی میں
ہاں دادی اور نانی کی کہانیاں بچوں کو بہت کچھ سکھاتی ہے ان کی زندگی کا تجربہ بھی کام آتا ہے اور کیا
اچھا دیدی مجھے بتاؤ جو یہ جوائنٹ فیملی اس میں جو یہ تیوار فیسٹیول وغیرہ ہو رہی کیسے منائے جاتے ہیں
دیکھو تہوار بہت دھوم دھ دھوم دھام سے منائے جاتے ہیں وہاں عید ہو یا اور کوئی خوشی کا موقع ہو سب مل کر تیاری کرتے ہیں گھر میں خوشیوں کا ماحول بنا رہتا ہے کوئی کپڑے لا رہا ہوتا ہے کوئی کچھ تو کوئی ہاں نہ تو کوئی کچھ مطلب ایسے ہی ن گھر رونق سے پڑتا ہے
اچھا دیدی پھر مجھے لگتا ہے عید پر سب مل کر سوئیاں اور مٹھائیاں بانٹتے ہوں گے
بالکل ہاں کوئی کوکنگ کرتا ہے کوئی کھانا پکاتا ہے کوئی صفائی کرتا ہے کوئی مہمانوں کا خیال رکھتا ہے کام بھی آسان ہو جاتا ہے اور مزہ بھی آتا ہے اور پت ہی نہیں چلتا کہ دن کہاں سے گزر گیا
جوائنٹ فیملی کو بچوں کو کھیلنے کے لیے بھی ساتھ میں سات مل جاتا ہوگا بچ بچے نا پھر جیسے بچے نیوکلیئر فیملی میں جو چھوٹی فیملی ہوتی ہے اس میں بچہ پالنا نا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ایک ہی بندے یا دو بندے ہوتے ہیں وہاں ماں باپ ان کو بچہ پالنا ہوگا اگر جیسے کہ جوائنٹ فیملی میں بچوں کو دیکھا جائے تو ان کو دادا ا دادی تائی تا چاچا پھوفی وغیرہ ان کہ بچے
ہاں بالکل بالکل وہی نا کزنز ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں اس سے ان کا بچپن اور بھی یادگار بن جاتا ہے
دیدی کیا جوائنٹ فیملی میں لڑائی جھگڑی ہوتے ہیں کیا
کبھی کبھی ہوتے ہیں جہاں لوگ زیادہ ہوتے ہیں وہاں ہر کسی کی سوچ الگ الگ ہو سکتی ہے لیکن اگر سمجھداری ایمانداری سے بات کی جائے تو مسئلے کا حل نکل جاتا ہے
ڈس اگریمنٹ ہو جاتا ہے تھوڑا ایک دوسرے کے خلاف اگر کوئی ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر اس جوائنٹ فیملی میں
تو سب ایک دوسرے کی بات دھیان سے سننی چاہیے ایک دوسرے کو دھیان سے بات سننی چاہیے اور عزت اور صبر سے بات بہت ضروری ہوتا ہے ان سب میں عزت اور صابر دونوں
اچھا دیدی آج کل لوگ زیادہ نا نیوکلئر فیملیاں میں رہنا پسند کرتے
ا کیونکہ کوئی لوگ آج کل کہیں لوگ نا نوکری کی وجہ سے پڑھائی کی وجہ سے دوسرے شہروں میں چلے جاتے ہیں اس لیے چھوٹی فیملی میں رہنا پڑتا ہے ورنہ ایسی کوئی نہیں جاتا ا یہ کر کے کہ ہاں ہمیں جانا ہی جانا ہے
آپ کو کیا لگتا ہے میری بہن ی یہ جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہے دن ب دن یہ کم ہوتا جا رہا ہے ایسا کیوں
نہیں پوری طرح نہیں آج بھی بہت سے لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اور خوشی سے اپنی زندگی گزارتے ہیں
دیدی جوائنٹ فیملی میں عزت کا کیا رول ہوتا ہے
عزت بہت اچھی بات کی آپ نے بہت بڑا رول ہوتا ہے اگر سب ایک دوسرے کی عزت کرے تو گھر میں محبت اور سکون برا سکون بنا رہتا ہے
اچھا
ہاں بالکل
اور اگر عزت نہ
تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑے جھگڑے کا سبب بن سکتی ہے
اچھا دیدی مجھے لگتا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں اکیلاپن کم ہوتا ہوگا
بالکل صحیح کہا آپ نے جوائنٹ فیملی میں انسان اکیلا محسوس کرتا ہے خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا ہے سوری ہر وقت کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ہوتا ہے
اگر کسی کا موڈ خراب ہو تو کیا ہوتا ہے پھر وہ وہ کیسے مناتے ہیں ایک دوسرے کو
تو فیملی ممبرس اس کا حوصلہ بڑھاتے ہیں اس سے بات کرتے ہیں اور اس کی ٹینشن کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں
یہ تو بہت اچھی بات ہے پھر دیدی
اس وجہ سے ہاں اس وجہ سے جوائنٹ فیملی کا کو سپورٹ بھی کہا جا سکتا ہے
دیدی گھر کے خرچوں میں بھی کوئی فائدہ ہوتا ہوگا
ہاں جب سب مل کر خرچہ اٹھاتے ہیں تو ف فائنینشل کم برڈن کم ہو جاتا ہے رسٹ شیئر کر کیے جا سکتے ہیں
مطلب ایک ایک طرح سے بہت اچھا ہوتا ہے یہ جوائنٹ فیملی کا سسٹم
ہ بالکل بہت ن بچت بھی ہوتی ہے اور پلاننگ بھی بہتر ہوتی ہے
دیدی بزرگوں کا جوائنٹ فیملی میں کیا کما کیا مقام ہوتا ہے
بزرگ گھر کی رہنمائی کرتے ہیں ان کے مشورہ اور تجربہ فیملی کے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے
اچھا مجھے اپنی دادی کی باتیں بہت پسند ہے
ا اور ان کی باتوں میں زندگی کا بہت سارا سبق چھپا ہوتا ہے
دیدی جوائنٹ فیملی میں سب ضروری چیز سب سے ضروری چیز کیا ہے
محبت ایککتا اور سمجھ سمجھداری اتفاق آ ایکتا بھی اتفاقی ہوتا ہے ان تین چیزوں کو کے بنا جوائنٹ فیملی اچھے سے نہیں چل سکتی
اچھا اچھا اچھا اگر سب سے دوسریے اگر سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو گھر خوش رہتا ہے نا
ہاں اتا اور مل جل کر رہنا ہی جوائنٹ فیملی کی پہچان ہے
دیدی مجھے لگتا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں بچے شیئرنگ بھی سیکھتے ہیں
بالکل وہ شیئرنگ کیئرنگ اور ٹیم ورک سیکھتے ہیں یہ کوالٹیز ان کی پوری زندگی میں کام آتی ہے
اچھا دید آج کی بات سے مجھے جوائنٹ فیملی کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کا
مجھے خوش خوشی ہوئی یاد رکھو جوائنٹ فیملی صرف ایک کا ایک رہنے کا طریقہ نہیں بلکہ محبت احترام اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنے کا نام ہے
بالکل دیدی آپ مجھے سمجھ آیا کہ جوائنٹ فیملی کو اتنا امپورٹنٹ کیوں مانا جاتا ہے
بہت اچھی بات ہے جو فیملی مل جل کر رہتی ہے ایک دوسرے کی مدد کرتی ہے اور بزرگوں کی عزت کرتے ہیں وہ فیملیاں ہمیشہ مضبوط رہتی ہیں
چلو میری بہن ہمیں جوائنٹ فیملی میں رہنے کی تعفیف دے اللہ اوکے اللہ حافظ
اللہ حافظ ابھی مجھے تھوڑا کام ہے اللہ حافظ